تو السلام علیکم ملیکم سناؤ بڑیا
ہاں جی بڑیا بڑیا بتائیے سکھےریت ہ ج ہاں ج سکھریت کیا کر رہے ہیں آپ
بس بڑھیا بچوں میں شہزادوں شہزادی کی میں لڑائی ہو رہی ہے اور کچھ نہیں
اچھا اچھا تو انیں کے پیچھے مون کے پیچھے
ہاں جی
ی
فون کے پیچھے ہے فون کے پیچھے ہے کبھی میرے فون کے پیچھے لڑتے ہیں کد ابھی جان کے فون کے پیچے لڑتے ہیں بس لڑتے ہی رہتے ہیں فون کے پیچے
جی جی بالکل بالکل بچوں کا یہی ہے آج کل بچے فون بہتنے لینے لگے گئے ن تو اس کے پچھے لڑنے لگا
ہ آپ ٹائم کی لڑا بس میں فون لے کے بیٹھتی ہوں ان کے ڈیلے ان کے آنکھیں کھل جی ہائی مما نے فون لے لیا چلو ما کو ا بھی جان کو پریشان کرو اتنا پریشان کرتے ہیں ویسے فون نہیں ملتا جب ملتا ہے تو یہ دکھی کر دیتے ہیں
بالکل بالکل بچوں کا یہی مسئلہ ہے ہر گھر میں یہی مسئلہ ہے بچوں کا فون دیکھ لیں گے ہاتھ میں یا ٹی وی میں ریموٹ دیکھ لیں گے پہلے ہمیں وس دیکھیں گے نہیں
ہاں اس دیکھتے نہیں ہیں فونون جب ہم لے کے بیٹھیں گے نا ساتھ ہی فون یاد آ جائے گا ہماری امی جان کا فون ہے مس سے خون ہاتھ میں آتا ہیں انہیں اپنی پڑ جاتی ہے
بالکل بالکل یہی حال ہے اچھا ہا
فرمائی کیا
بس بتے آپ بتائیے ہاں جی سب خیر تھا آپ بتائیے کیا بنایا آپ نے آج آج آپ نے کیا پکایا ہے
ج وہ بنائے ہیں کٹر کی سبزی بنائی ہے آج تو
اچھا دی ڈال گی ڈال کے
ا ہاں ہاں ا د ہی ڈال کے
ہاں جی اچھی بنتی ہے دہی ڈال کے کٹن کی سب جی
نہیں ہاں بڑی اچھی بنی ہے ابھی تک روٹی روٹی کھائی نہیں ہے جب آئیں گے تو روٹی بناؤں گی بس ڈھائی تین بجے روٹی بنانی شرو کروں گ
جی اچھا جی اور فرمائیے آپ اپنے والد صاحب کے یہاں ہو ار
نہیں ابھی
ہلو ہلو ہلو
جی
ہاں جی ہاں جی آب کے آواز نہیں آ رہی تھی بیچ میں ہاں جی ہاں جی بتائی
جانا ہے میں نے آج جؤں گی سوموار کا سوچی ج جانے کے لییا
ہاں جی چھٹیاں ہیں بچوں کی تبھی جانا ہوتا ہے چاہے دور ہو چاہے پاس ہو
نہیں میں یہ سوچ رہی ہوںا تھوڑا کام ختم کر کے جاؤں فونکا پھر واپس ہی آؤ گ تو کام رہ ج جائے گا پیچھے بہت زیادہ
بالکل بالکل وہ تو ہے ہی
یہ نہیں نا ہے فون میرا ہوتا تو گھر بیٹھ کے امی چاند کے پاس بیٹھ کے فون پہ باتیں کر لیتی ہوں
ہاں جی ہاں جی ہاں جی پھر دقت پڑتی ہوگی آپ کو ہم نے نا آج صبح ڈال کے دال کے پھلکے بنائے تھے دال والے رات کے ہمارے رکھی تھی دال تو ساتھ میں آج ہم نے ترئی بنائی ہے
کڑی بناائی آ جؤ
پوری پوری
کیا بنایا
رہی ت رہی ت رہی تریی تورئی ہاں جی تورئی جی تورئی بنائی ہے ہم نے اچھا
اچھا اچھا نہیں ہم نے نہیں ہمارے گھر میں کوئی کھ ہی نہیں یہ کہتے ہیں کباڑ بنایا تم نے تو
پ ہمارے یہاں سر کھا لیتی ہیں
بائی جان ہے نا وہ تو یہی کہتا ہے اور کو جس سے جس میں تمہیں فرائی پین میں کسی نے بنایا ہے یہ اٹھا کے سم باہر پھینک دو
ا
ہاں توری تو میں بھی نہیں کھاتی توریا تو ہم بھی نہیں کھاتے ہیں
نہیں ہم تو کھاتے ہیں ہمیں بہت سواد لگتی ہے ہم بتاتے رہتے ہیں بہت لذیذ بنتی ہیں
اچھا نہیں ہم نے نہیں ہم نے سواد نہیں لگتے ہم تو اچھے بناتے ہیں میں بھی کہتی ہوں ہماراری امی جان گ آپ بنا دیجیے وہ خود نہیں بناتے میں کہتے پھر اس سے نہیں بنتییا کوئی کھاتے تو ہے نہیں
جی فائدہ نہیں ہے بنا کے پھر کوئی کھائے گا نہیں تو پھر بےکار ہی جانی ہے سبزی باہر ہی پھیکی جانی ہے اس وہ تو ہے ہی اور بتائیے آپ فرمائیے کیا چل رہا ہے بازار وغیرہ گئے آپ
نہیں گئی بازار نہیں گئے بچے چھوڑتے ہی نہیں ہے خڑا کیا کریں پر یہ بات تھی نا ٹیوشن چلے جاتے تھے اب ٹیوشن بھی نہیں جاتے ہیں
ہاں جی ہاں جی اسکول بھی کی چھٹییا ٹیوشن بھی چھو چھٹیاں ہو گئی ہیں بچوں کی
سب جو وہ ہے وہ بھی چلی گئی ہیں میڈم اپنے گھر
اچھا اچھا آپ کی دیورانی
ہاں وہ بھی اب آ چکی ہے
اچھا ہ جی ہاں ہ
پچھ مگر پیچھے پڑے ہوئے ہیں بچے پیچھے پڑے ہو میں جانے کے لیے چلو چلو چلو ماں کہاں چلتے ہیں جائیں گے جائیں گے سوموار منگلوار کو دیکھیں گے
ہاں جی ہو کے آئی آپ بازار بھی ہو کے آئی پت ہے آپ کو بازار میں آج کل نا کشمیری چوڑیاں بہت آئی ہوئی ہیں میں تو ل لے کے آئی تھی بہت اچھی لگتی ہے کشمیری چوڑی آپ دیکھنا بازار جاؤ گے تو
اچھا میری میری شہزادی لے کے آئی تھی وہاں سے ہمارا کہیں گئے تھے ہم تھئی باہر گئے ہوئے تھے سات دن لگا کے آئے ہیں ہمارا مسجد بنا ہوا ہے وہاں پہ پر ہم وہاں گئے تھے ہم ہم لے کے کیا آتے ہیں کشمیری چوڑیاں آپ بیگم صاحبہ کے لیے ہے اس نے ڈالی ہوئی تھی کوئی بھی دیکھ نا یہ کہتا ہے بہت اچھی لگ رہی ہیں آپ کی چوڑیں
اچھی کشمیری چوڑیاں کشمیری گھڑی چل رہی ہے آج کل بہت زیادہ یہ ہے نا کشمیر کا بہت زیادہ انہوں نے سامان نکالا ہے چوڑیا ہے گھڑی ہے کرتی ہے کشمیری
ہاں
آپس میں بھی اپنے ایئر رنگ بھی دیکھے ہوں گے کانٹے بھی دیکھے ہوں گے کشمیر کے بہت چل رہے ہیں جی بہت چل رہے ہیں آج کل تول آپ ٹرائی کرنا ایک بار آپ بازار جاؤ گے چیک کرنا آپ
ہاں کوئی بات نہیں جائیں گے ضرور جائیں گے ادھر جانے والا ہے ہمیں ہو بت ہو فرمائیے بس بڑیا فرم کپڑے کپڑے دھوولے ہوئے ہیں اتنی ب اتنی تز دھوپ چل رہی ہے پتری اوپر جاؤں تو کپڑے اتار کے لے کے آؤں
جی نہیں ہمارے یہاں تو رات تو نہیں با رہی شاید
ہاں کل سو کپڑے اتارنا کل بھول گئی تھی کل کل ہم میری امی جہ نے کدا چپ لگائے ہوں گے اوپر نیچے پڑیاں برا وہ اتار کے لے کے آئی نہیں میں اسی بلیھے پہ لگ گئی میں کہ چل امی جان نے کپڑے اتار رہے ہوں گے جب کل جب کل باہر کھڑی تھوڑی دیر کے لیے تو بارش آ گئی ایسے ہی کہاں چلا گیا دیکھا وہ میری چا چدر پڑی ہوئی تھی فٹافٹ باگی اپر نو بجے ج کپڑے اتار کے لےتے جائچرناا
جی جی جی ایسا ہی ہوتا ہے
پھرری ممی نے اتار لیے ہونے کپڑے مجھے کیا پتا اتارے نہیںے سان وہ خود بازار چلیں گے
نہیں کل ہمارے یہاں پ اتنی تیز بارش آئی برف ہائی دس منٹ کے لیے آئی پر بارش ہے برف ساتھ میں آئی جیسے الے نہیں ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی برفیں ہوتی ہیں
اچھا اچا نہیں ہمارے تو یہاں پر نہیں آئے خالی بارش آئی ہے بس کہ تھوڑی ہا چلی ہے بیسا
نہیں ہمارے یہاں بارش تھی بہت اولے تھے دس پندرہ منٹ ہی پڑی ہے پر بارش بہت تیز پڑی ہے الے بھی پڑے ہیں
اچھا اچھی بات چل موسم بدل گیا سگو موسم بدلنا کیا سگ گرمی ہوگئی ہے
نہیں ہمارے یہاںبھی تو موسم ٹھیک ہے دھوپ ہے پر ہلکی ہے
یہاں پہ بہت تیز دھوپ ہے ہمارے یہاں ہمارے یہاں تو اتنی تیز دھوپ چل رہی ہے
اور بتائیے کیا کر رہے ہیں آپ کے شہزادے
بڑی امی کے ساتھ کھیل رہی ہے تو ہم نے سوچا ہمیں ہاں جی ہاں جی
اچھا
ج ان کے ساتھ کھیل رہی ہے میں نے کہا چلو آپ کھیلو اتنے ہم اپنا کام نپٹالے
میں نے سگوں اپنی اپنی اپنے بھائی جان کی بیگم صاحبہ کو بلایا ہوا تھا گھر میں
جی جی
آئے نے آئی نہیں پھر میں سو اتنی میں نے تیاری کر رکھی تھی رات کو بازار گئی تھی سامان لینے کے لیے میں چل بچوں کے بچے بھی آئیں گے سامان لے کے آتی ہو تو وہ آج آئے نہیں وہ کہہ رہی تھی میری گڑیاں کن آکھیں آئی ہوئی ہیں تھوڑا تھوڑا آنکھوں کے دانے ہو جاتے کرتے بوائی میں
ہاں جی آج کل بہت
میں کہ یہ کیا کر دیا میں کوئی بات نہیں پھر چھوڑ کے دان جے داد امی جایں گ بعس چھوڑ کے آدا آج جی کہی نہیں روتی بڑی ہے پھر وہ م پتا چھوڑے بے گھر بیٹھو ٹھیک ہے خراب ہو
جی جی وہ تو چل رہی ہے آنکھوں والی پتا نہیں کیوں ہو سکتے کہیں نہ کہیں گھر میں وہ مٹی بھی دور بچے کھیلنے سے مانتے نہیں ہے باہر
ہاں بچوں آپ کل کل میری جو ہے نا میری بھائی جان کی بھائی جان کی بیگم ہے کل اس کے بش شہزادے کے ناک میں کو خون نکل آیا بچے کو ڈرن بچے کول ڈرنک پیتے ہیں ٹھنڈا پانی پی لیتے ہیں اوپر پھر دھوپ میں جاتے پھر اندرٹھنڈا پانی پی لیتے ہیں ایسی ہوا اس سے ناک میں اتنا خن نکلا بنا فالتو میں بچے دھوپ میں تو کھیلتے رہتے ہیں گرمی ہے اندر آ کے ساتھ ہی چائے ہو کے ٹھنڈا پانی پی لیتے ہیں فریج کا
مانتے نہیں ہیں نا پھر بچوں کو تکلیف ہوتی ہے پھر روتے ہیں پھر امیوں کو دیکھا نہیں جاتا
اور فرمائییا
بس سب خریت
سب کھا گے
ہاں جی ہاں جی ہم بھی سوچ رہے ہیں بال سکیا ہو آئے دیکھے ایک دن سے چکر لگاائے ا دیکھتے ہیں وال سپ کیا جاتے ہیں دو دن کے لیے
اچھا ہم اس چیز تین چار دن لگا کے آئیں گے ہمارا تو لوکل ہے نا پھر زیادہ دل نہیں کرتا جانے کا
ج جی اور آپ نے کھانا کھا لیا
نہیں نہیں کھانا تو بنا نہیں سب جی بنا کے رکھ دی ہے روٹی بنانی ہے بس سمنے تو
کیا تو س ہے آ بھی
ہاں جی
ہلو
آپ بھی سب سے سات ہی کھائیں گے میں نے بولا
ہاں ہم ہم کھاتے ہیں تین چار بے روٹی کھاتے ہیں چلو ٹائم ہو گیا چلو بائے
خدا آفظا